ہلو وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
الحمد للہ سب بڑے ہمارے یہاں آپ کے گھر میں امی ابو بھائی جان خیریت سے ہے
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت سے بس اللہ کا شکر ہے آپ فرمائیں آپ کیا یہاں سب خیریت ہے
اللہ کا شکر ہے اسی اللہ کا شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے
جی جی اور
بتاؤ تم کوئی نہیں بول رہ ج اپنا تھوڑے دیر پہلے ہلکے ہو کر آئے تھے بس تو بیٹھے تھے تو
جی جی جی جی جیسے دیکھا ہوگا نا آپ نے آج کی طرف موسم کتنا زیادہ خراب ہو رہا ہے کبھی گرمی کبھی بارش کتنی زیادہ ہو رہی ہے ہمارے ادھر آپ مانیں گے ایک ہفتے بعد آج برسات ہوئی ہے وہی پانچ منٹ اس کے بعد پھر سے ویسے ہی موسم ہو گا جیسے پہلا تھا
نہیں تم تو مذاق کر رہے ہو میں مزے لے لونگا یار
گرمی ہو گئی ہے ہمارے طرف ہم کیا فرمائے آپ سے بس بارش آ رہی ہے اور اچھے سے آ نہیں رہی ہے بارش بس ایک ٹائم پاس چل رہا ہے بارش کا تھوڑی دیر پانچ منٹ آتی ہے پھر پانچ منٹ بعد چلی جاتی ہے اتنی زیادہ بھکا اور ہو جاتا ہے اس سے گرمی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کیا بتائیں ہم آپ کو آپ کی طرف گرمی کیسی ہے
مجھے کون
جی جی بہت زیادہ گرمی ہے ہماری طرف ہی اب دیکھیں ہم کتنا پانی وغیرہ پی رہے اب گرمی میں اکثر مہنگے ہی
تو اتنا کھایا ہی نہیں جاتا جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
دیکھی نا اتنی گرمی اب کہاں ہی کھانا کھا پائیں گے بس اب پانی پی کے اپنا ٹائم پاس ہو جا تا ہے پانی کبھی نمبو پانی کبھی کوئی سا پانی پی لیجے آپ آج تھوڑا برسات ہو تھو ڑا موسم اچھا ہے ہماری طرف کل تو اتنا بیکار موسم تھا اتنی گرمی تھی بس
کل
تھا شہر اتنا زیادہ اب دیکھیے نا گرمی بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ پیڑ وغیرہ تھوڑے کم ہے اور چیزیں کم ہے ہمارے دیش میں یہ ہمارے سائڈ تو اس لئے تھوڑی زیادہ گر می ہو جاتی ہے
بھئی اگر ہم دیکھیں گے کی جہاں گاؤں والے علا قے وہاں دیکھیں گے ہم وہاں گرمی کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ پیڑ وغیرہ یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھئے ہمیں اس چیز کا تھوڑا قہر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے نہیں تو ہماری طرف آپ دیکھیں گے تھوڑے پیڑ پودے وغیرہ ہوں تو گرمی کا کہر تھوڑا کم ہو اتنی زیادہ گرمی کا قہر ہے جی دیکھیے نا پیڑ بج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو گرمی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے جی جی بالکل پوری روڈ آپ دیک دیکھیں گے ایک روڈ پہ آپ کو ایک بھی پیڑ نہیں دکھے گا آپ کو پیڑ کیا ہم آ بولیں گے آپ کو پودے بھی اتنی کمی سے دکھیں گے روڈوں پہ دیکھیں اب وہی پیڑ پودے جو ہیں نہیں ہے تو اس وجہ سے جو گرمی ہے وہ تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے پر اگر ہم با بات ہیں تو وہاں پہ پیڑ زیادہ ہوتے ہیں گرمی اس وجہ سےتھوڑی
بالکل بالکل الحمد للہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
اب دیکھئے وہاں پر بارش تھوڑی اچھے سے ہو جاتی ہے اور ہم شہر وہر طرف دیکھتے ہیں تھوڑی بارش یہاں کمی سے ہوتی ہے گرمی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کیو نکہ پیڑ وغیرہ ہے نہیں پریاورن کا اتنا نقصان ہو رہا ہے ابھی پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین ڈھا ساڑھے تین یا ڈھائی ہزار پیڑ جی جی ڈھائی ہزار یا تین ہزار پیڑ ہمارے کٹے گئے ہیں ہمارے دیش میں کاٹے گئے
یا اللہ یا اللہ
جو کہ وہ صحیح نہیں ہے اب دیکھئے اس کا کہر جو کر دوسرے لوگ رہے ہیں بھگتیں گے دوسرے لوگ دیکھۓ اب جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے یہاں تو اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ان کا تو کام چل جاتا ہے لیکن جیسے ہم جیسے لوگ ہیں وہ کیا ہی کریں گے ہم لوگ تو اور تھوڑے زیادہ گرمی میں مر جائیں گے دیکھیے اتنی زیادہ گرمی ہے ہم لوگ کو بس پیڑوں کا ہی سہارا ہوتا ہے وہ بھی اگر تھوڑا قہر ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا بالکل دیکھیے نا اب ہم وہی تو اگر ہم اب ہر گھر میں اگر پیڑ وغیرہ ہوں اچھے سے تو پھر ہم آرام سے اپنا رہ لیں لیکن پیڑ وغیرہ دیکھیں گے اتنا زیادہ قہر ہو رہا ہے قدرت پہ جو انسانوں دوارا کرا جا رہا ہے
جی جی یہ بہت زیادہ کہر ہو رہا ہے جو انسانوں کے دوارا ہی کرا س رہا انسان وہ انسان ہی کر رہے ہیں وہ کہر جو کہ اچھا نہیں ہے قدرت کے لیے ہمارے لیے جو ہمیں اور زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے ہم تو یہی فرمائیں گے کہ جتنا ہو سکے اپنا تھوڑا پیڑ وغیرہ لگانے چاہیے ہمیں اپنے شریر کا ہم بولے کیا ہم نے قدرت کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے ہم اپنا خود کا دھیان رکھتے ہیں اپنے لیے پانی پیتے ہیں اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہیں ویسے ہی ہمیں قدرت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں قدرت کے لیے پیڑ لگانے چاہیے دیکھیے پودے لگانے چاہیے ہر گھر میں میں کم سے کم ایک پودا لگانا ہی چاہیے ایک پیڑ تو لگانا ہی چاہیے دیکھیے گا ہم گاوں والی طرف دیکھتے ہیں تو گاوں والے بس کہنے کے لیے پیچھے ہیں باقی تو بہت آگے ہیں دیکھو قدرت میں اور وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہمارے شہروں میں دیکھیں گے آپ اتنی قدرت نہیں ہے جتنی قدرت وہاں آپ کو دیکنے کو مل جاتی ہے اتنا اچھا ہم بولیں گے علاقہ ہوتا ہے کہ گاوں والا جہاں پہ آپ آرام سے دیکھیں گے آپ کو پیڑ دکھیں گے پودے دکھیں گے اور ہر کسی کے گھر میں آپ کو ایک نہ ایک پیڑ پودا دکھے گا ہی دکھے گا لیکن جب کہ آپ کو شہروں میں نہیں دکھے گا
بالکل صحیح فرمارہے ہیں آپ یہ بات تو ہے شا عرو میں نہیں دیکھ پاتا ہے
جی جی شہروں میں اور زیادہ کاٹ دیے جاتے ہیں جتنے دو چار اگر ہوتے ہیں ہم نے فرمایا نا آپ ایک تین ہزار ڈھائی ہزار یا تین ہزار اورھی پیڑ کاٹے گا یہ دیکھیے وہ قہری کہا گیا ہے اب جنہوں نے کاٹے ہوں گے دیکھیے ان کے گھر تو اچھے ان کے گھر تو اچھے سے ہوگا لیکن اب اس کا جو بھگتان ہے وہ ہم لوگ اترے اس کا قہر ہوگا وہ ہمارے اوپر آئے گا
ت جی
جی جی دیکھیے نا وہی بات ہے وہ وہ لوگ اپنے گھر پراپر سیس کرتے ہیں لیکن اس کا بگتان جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا گرمی کی وجہ سے پیڑ نہیں ہوں گے تو گرمی زیادہ بڑھے گی بارش ہونے میں تھوڑی پرابلم ہوگی اب پردوشن بھی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ پھر ہم کیا فرمائے اب پردوشن اتنا زیادہ ہے جو پیڑوں سے ہی کم ہوتا ہے لیکن پیڑ ہی نہیں ہوگا تو پردوشن کیسے ہی کم ہوگا ہم تو بس یہی فرمائیں گے کہ جتنا ہو سکے دیکھیے پیڑ پودے اپنے گھر میں ایک پودا تو آپ کو لگانا ہی چاہیے کم سے کم ایک پیڑ پودا تو لگانا ہی چاہیے اپنے گھر میں جیسے آپ کا گھر میں بھی
اور آپ کے تھوڑا گھر میں بھی اچھا رہے لیکن ہم لگا ہی نہیں پاتے ہم سوچتے لگاتے ہیں اوریں خود بھی لگانے چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ صلاح دینی چاہیے کہ آپ بھی اپنے گھر ایک پیڑ پودا ضرور لگائیں گے جس سے آپ کا واتاورن تھوڑا ٹھیک رہے گا اور تھوڑا پردوشن ہوگا یا پردوشن جو بھی پردوشن ہوگا وہ کم ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے اس چیز کو
بالکل
جی جی ہم بھی بہت دھیان رکھتے ہیں اس چیز کا گندی پیل وغیرہ لگائیں جتنے ہو سکے اچھے سے
بڑھیا ہوتے تھے بالکل صحیح ہے
جی جی بالکل ہم دیکھیے نا ہم اپنے گھر میں ہم جی کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر میں ایک پودا ضرور لگاتے ہیں
دیکھیے پودا لگانا چاہیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے میں کہوں گا کہ ہم نے دیکھو خود نہیں تو ہم نے ہم لائف میں کہتے نا یہ پودا لگاؤ روز پانی دو
بالکل بالکل بھیا بھیا ہم بت فرما لیتے ہیں آپ سے کہ ہم اپنے جسے برتڈے ہوگی کا یہاں کچھ بھی ہو خوشی کا ماحول ہو تو ہم ایک پودا ضرور لگاتے ہیں اور ہر بار لگاتے ہیں تاکہ جب تک ہم دوسری بار لگانے جائے وہ پودا بڑا ہو جائے اور پھر نیا لگا دیتے
جی جی بلکل
تو ایسے کرتے تھوڑا زیادہ اپنے پودے لگا دیے ہیں اور ہم سب کو بھی یہ سلاح دیتے ہیں کہ آپ اپنے برھ ڈے کرتے ہیں اینیورسریاں کرتے ہیں وہاں نہ کر کے آپ تھوڑا سا پودا خرچ ایک پودا لے لے اور اس پودے کو لگائےیں اچھے سے جس سے آپ کا پودا پودا بھی بڑھے گا اور ہمارے دیش میں تھوڑا پردوشن بھی کم ہوگا بی ایچ کو تو چلو ہم ایک سائڈ رکھتے ہیں بٹ آپ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی آپ اچھے رہیں گے جی ہم تو بالکل ہم نے کہا ہم نے ایسے لگا لگا کہ ابھی تک ہم نے کم سے کم چار سے پانچ ہم نے اس سال ہی اسٹارٹ کرا ہے اور ہم چار سے پانچ پودے لگا چکے ہیں اور ہم بڑا پھر اچھا لگتا ہے پودے لگا کے ہم پودے میں پانی ڈالتے ہیں پھر روج تھوڑا اس میں ہمارا کیا ہوگا کہ دیکھے نا ہمارے دیش میں واتاورن پردوشن بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے آپ لگائیں دونی پردوشن ہے وا پردوشن ہے ہر طرح کا پردوشن ہمارے بارت میں ہی ہے ہمیں لگتا ہے تو تھوڑا سوچتے ہیں کہ پیڑ پودے لگائے تھا پردوشن کم ہو جس سے دیکھیے سرکار کے لیے بھی ہم تو نہیں سوچ پا رہے ہیں فی الحال ہم اپنے لیے سوچ پا رہے ہیں کہ ہم چلو خود کے لیے کر لیں دیکھیں نا اگر ہم لگائیں گے تو ہمیں دیکھ کے اور لوگ بھی لگائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے بھارت دیش کے لیے اچھا ہے پھر ہم تو دیکھے ہر جگہ پودے لگا دیتے ہیں ہم نے ابھی تک پانچ چھ پودے لگا دیے ہیں اور ہم نے سب
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ یہ بات بہت صحیح ہے آپ کی یہ والی بات لگانے چاہیے
جی آپ نے لگایا یہ پودے جی جی سنا بالکل بالکل ہم پودے وغیرہ لگاتے رہتے ہیں ابھی ہم نے اینیورسری اور برتھ ڈے وغیرہ ہوتا ہے ہم کسی کا بھی تو ہم جا کے پودا لگا دیتے ہیں تاکہ کہ وہ جب تک ہم نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تب تک وہ پودا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ پودا اس چیز پہ لگایا تھا ہم نے یہ پودا اس چیز پہ لگایا تھا تو اس سے ہمارے دیش کا پردوشن بھی کم ہوتا ہے اور تھوڑا گرمی بھی کنٹرول میں رہے گی اور بھی چیزیں ہمیں جو ملیں گی اس سے وہ ملیں گی ہمیں لیکن پودا لگانا دیکھیے بہت اچھی چیز ہے جس سے ہمارا دیش سا ایک واتورن جو ہے وہ کافی سوستھ بن جائے گا دیکھے دیش کے لیے تو ہم ایک پانچ پودے کیا ہی فرق پڑیں گے لیکن ہمارے لیے بہت اچھا ہے اپنے گھر میں بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم نے اپنے گھر میں بھی لگا رکھے ہیں پانچ چھ پودے توڑا اچھا لگتا ہے لو میں پانی ڈال کے آتے ہیں شام کو بھی صبح بھی تو ہمیں تھڑا اچھا اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلیے ہم اس پانی ڈال کے آئے ہیں یہ کر کے آئے وہ کر کے آئے ہیں اور آپ اپنے پودوں کی کیئر بھی کافی کرتے ہیں
بالکل بالکل
جی دیکھیے نا پھر ہم پودوں کیئر کرتے ہیں فیر ہم اپنی ہم نے ایک پیڑ لگایا ایک پودا لگایا تھا ہری مرچ کا تو اسے بہت ساری ہری مرچی آ گئی دیکھیے ہمارے پیسے بچ گئے بر سے میں مرچ لانی نہیں پڑتی ہے اب ہمیں ہم گھر سے ہی مر مر چی توڑ کے اس کا کچھ کھانا بنا لیتے ہیں کبھی اس میں ڈالنا ہوتا ہے تو ہم فریش ہری مرچی لے آتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ مانیں گے ایک دم اتنا سوادشٹ اس کا ٹیسٹ ایک دم اتنا سواد ہے کی بازار والی مرچی کا ٹیسٹ اتنا سواد نہیں جتنا اس مرچی کا ٹیسٹ سواد ہے بہت سواد لگتی ہے وہ مڑچی دیکھی نا وہ ہم نے خود پکائی ہے وہ ہم نے خود اگائی ہے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے پھر جب ہم جس میں خود اگاتے ہیں سے بہت زیادہ دھیان دے کے پکاتے ہیں اس کو
بالکل الحمد للہ دیکھیے آپ سے مجھے پتا نہیں تھا یہ باتیں آپ نے سمجھائیں گے بہت اچھا لگا یہ سب باتوں کے بارے میں سمجھ
باقی کے بہت اچھ اچھا لگا ہم نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی کہ آپ کتنے پیڑ لگاتے ہیں اور لگانے بھی چاہیے پیڑ دیکھیے اگر ہم آپ سے ایک بات فرماتے ہیں آخر میں دیکھیے اگر ہم پیڑ لگائیں گے تو ہمارا دیش جو ہے وہ تھوڑا سوستھ بنے گا دیکھیے پانچ چھ پیڑ لگانے سے ہمارے جی جی جی دیکھیے ہمارے ملک میں ہم بولیں گے اگر ہم ہم اپنے پڑوسیوں سے بھی کہتے ہیں اپنے رشتے داروں سے بھی کہتے ہیں اپنی فیففی سے بھی کہتے ہیں انکے بچ بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے سب پیڑ لگائیں مل کے پڑ لگا ئے گے تو بہت سارے پیڑ لگ جائیں گے ایسے اکیلا بندہ لگاتا لگاتا تھک جائے گا تو بہت سارے بندے لگائیں گے تو بہت سارے پیڑ لگ جائیں گے چلیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا حافظ آپ کو دوبارہ فون لگائیں گے پھر ہم ٹھیک